ہیلو کم وعلیکم السلام
اور ہاں ہاں چاہیے تھا
جی الحمد للہ آپ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کو اسلر وڈر میں ڈیزیز ہے نا
ہاں اسلر وڈر میں ڈیزیز ہے اس کا ٹریٹمنٹ چالو ہے
ہاں میڈیسن کون سی لیتے ہو آپ
ابھی تو کال وٹ مٹوٹییک کائرڈی اور کیلشیم کی ٹیبلیٹ بھی چالو ہے اس کے انجکشن بھی چالو ہے
اوکے تو آپ کو ریلیف ہے پھر اس سے
ریلیف تو ہے لیکن اتنا نہیں رہتا کیونکہ ڈاکٹرس نے بول دی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے
اوکے کون سے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چالو ہے آپ کا
اب تو ایمس میں ٹریٹمنٹ چالو ہے
اچھا
اچھے ڈاکٹر ہے ایم ڈی ڈاکٹر ہے تو وہیں پے ہاں ناگپور میں میحان کی طرف آتا یہ دور پڑتا ہے مگر تھوڑا
کافی اچھا ہاسپٹل ہے چھ ہی ہے نا انڈیا میں
ہاں چھ ہی ہے بہت ہی اچھا ہے
ہاں
ٹریٹمنٹ بھی اچھا ہے بس اتنا ہے پورا دن لگ جاتا ہاں مارننگ میں پورا دن لگتا ہے
ہاں کیونکہ وہاں کے ڈاکٹرس ایسے ہے نا کہ ڈیٹیل میں پیس فلی سنتے ہیں بھلے آدھا گھنٹہ لگایا ایک گھنٹہ لگایا لیکن ڈیٹیل میں سنتے ہیں پھر وہ لوگ لک وغیرہ کا جو بھی ان کا پرسکرپشن میں رہا ہے وہ لکھ کر دیتا ایسا ہے
ہاں پھر ٹیسٹ یہ ٹیسٹ کرو وہ ٹیسٹ
جی بہت ہی اچھا ہاسپٹل ہے وہ
ہاں
جی امی کی طبیعت کیسی ہے
ابھی الحمد اللہ اچھی ہے شوگر بی پی چیک کیے تھے ہاں کبھی کم نکل جاتی کبھی چیک کئے تو پھر زیادہ نکل جاتی
ہاں
تو ابھی ان کو شوگر کی میڈیسن چالو ہوں گی نا
ہاں شوگر بھی چالو ہے اور پھر کچھ بی پی کی بھی چالو ہے
اچھا بی پی بھی ہے بی پی نارمل رہتا کیا ہائی لو کیا رہتا
نارمل رہتا وہی ٹینشن لے لیے تو بڑھ جاتا
ہاں صحیح بات ہے
ہوں
ٹینشن کیوں لے لیتے بندہ ٹینشن مت لیا کرو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو اللہ تعالی سب بہتر کرے گا
وہ پاپا نہیں ہے تو انسان کو ٹینشن آ ہی جاتی
ہاں پپا کی وجہ سے یار پپا نہیں رہے پپا کی جو جو گھر پہ ہیڈ آف دا فیملی رہتا ہے اگر وہی نہ رہتا اس کے بغیر گھر ایک دم انکمپلیٹ سا لگتا ہے
ہاں
وہی بات تو زیادتی کی ہیڈ رہا نا گھر کا تو اگر ان کو کچھ ہو جائے بھلے ہی وہ گھر پہ پہ رہے وہ کچھ نہ کرے تو بھی چلیں گا بس ایسا ہی کہ وہ گھر پر ہونا چاہیے کیونکہ ان کا رہنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے جان لیے صحیح بات ہے ٹھیک ہے دھیان رکھا کیجیے امی کا آپ سے بھی کام نہیں ہوتے ہوں گے زیادہ
نہیں میرے سے بھی کام نہیں ہوتے ابھی کبار ایک ادے بار ناشتہ بنا لیتی
اچھا اچھا
نہیں تو پھر نہیں ہوتا
صبر رکھیے انشاء اللہ اللہ تعالی بہتر کریں گا آپ کو اللہ تعالی شفا یاب کریے آپ کو جلد سے جلد
ہوں اسی میں سورے یسین جو ہے صبح پڑھو فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالی سارے کام اپنے زمے لے لے
جی ہمارے پپا ہمیشہ سورہ یسین ایون ان کو یاد بھی تھا سوره یسین پجر وہ پڑھ تھے پھر وہ سننا بھی زیادہ پسند کرتے تھے لیکن قرآن شریف لیکن ان کی آئز نہ اکچولی ان کا ایکسڈینٹ ہوا تھا تو وہ ان کو نا پہلے ڈاک کٹر نے بول دیا تھا کہچھ سالوں بعد آپ کا کھ نہ کچ وہ کلٹ آیا تھا آئی ڈونٹ نو وورڈ وہ تھا کہ ان کو کچھ سالوں بعد ایسا کمزور مطلب آنکھوں سے دکھتا تھا ان کو ایسا نہیں لیکن ایک دم تیز نظر نہیں تھی ان کی ہلکا ہلکا ساہی دکھتا تھا تب وہ قرآن شریف ہی نہیں پڑھ پاتے تھے لیکن وہ دیکھ سنتے تھے سننا ان کو بہت پسند آتا تھا پھر ایسا تھا پڑھ نہیں پاتے تھے تو کیونکہ پہلے تو پپا روز تہجد کی نماز پڑھتے تھے تہجد فجر ایون پانچوں وقت نمازی تھے لیکن پپا کو تہجد کی نماز پڑھنا بھی بہت پسند تھا رات میں وہ ڈھائی بجے سے اٹھ جانا پھر وہی پوری تہجد ہاں ایک سکون ملتا بے شک اور رات میں عبادت کرنا بھی ایک سکون کی بات ہے کیونکہ صرف اللہ اور اپن رہتے باقی کوئی نہیں رہتا سب سوئے کچھ سائلینٹ رہتا ہے ایک دم تو پپا کو تہ جد کی نماز بہت ہی پسند تھی مے مجھے بھی ایسا ہے کہ میری فیورٹ نماز ہے تہجد
وہی اللہ جس کو توفیق دے اسی کو اللہ تعالی دیتا ہے
بے شک بے شک صحیح بات
تو رات بھر موبائل میں جاگتے لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے
ہاں وہ بات تو ہے ہی آج کل تو لوگوں کا ٹائم ٹیبل ہی الگ ہے سونے اٹھنے کی ایسی بات ہے
ہوں پھر فجر بھی گوا دیتے فجر کے بعد تو سورہ یسین ان کا بہت ہی ثواب ہے
جی یے شک بہت بڑا ثواب ہے
ہوں اس کی تفصیر پتا ہے گ آپ کو ترجمہ تفصیر سنیں گے نا آپ ایک بار
ہاں تھوڑا بہت پتا ہے
ہوں
سوریا کی سورہ یسین مکی سورہ ہے ایٹی تھری آیت ہے پانچ رکوع ہے ا قلبل قرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے اس کو سورہ یسین کو اور سورہ رحمان کو دلہن کہتے اور سورہ یسین کو دل کہتے
ہاں صحیح
ہاں تفسیر کے حساب سے تو رسالت کی دلیل آیت اس میں ایک سو ایک بارہ ہے
اچھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ حق پر ہے قرآن حکمت والا ہے
جو لوگ نہیں مانتے ان کے دلوں پر موہر لگ چکی ہے پر جو ڈر تے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور مغفرت ہے
یے شک
سبق ہے کہ سچ کو مان لینا ہی کامیابی ہے
بے شک
رسولوں کا قصہ ہے اس میں آیت تھرٹین ٹوینٹی نائن میں
اچھا
ایک بستی کے لوگوں کے پاس دو رسول آئے انہوں نے جھوٹ لیا پھر تیسرے رسول بھیجا گیا ایک مومن آدمی شہر کے دوسرے کونے سے دوڑ کر آیا اور بولا ان کی بات مانو لوگوں نے اسے شہید کر دیا اللہ نے اسے جنت دے دی اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ حق کی بات کہنے والے اکیلے نہ بھی ہو تو ہمت نہ ہارو اللہ بدلا دے گا بے شک
ہم سب
اللہ کی نیا نشانیاں ہے آیت تھرٹی فورٹی میں جس پر لکھا وہ ہے کہ زمین کے مردا ہو کا زندہ ہونا رات دن کا بدلنا سورج چاند کے اپنے اوربٹ میں چلنا کشتی میں لوگوں کو بچنا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس کا سبق کی آنکھ کھول کر دیکھو ہر چیز میں اللہ ہے
ا
قیامت کا منظر آئی فورٹین ففٹی فور میں ہے اس کا سرف کا جائے گا قبروں سے لوگ اٹھیں گے گنہگار کہیں گے ہمیں کس نے اٹھایا فرشہ تے کہیں گے یہ وعدہ تھا نیک لوگ جنت میں آرام کریں گے سبق دنیا دو دن کی ہے آخرت کی تیاری کرو
بے شک
بے شک اللہ تعالی کل انسان ایسا ہو گیا آج کل کی زندگی میں کہ کل کی تیاری کرتا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتا
صحیح ہے جب کہ آخرت کی تیاری
زیادہ ضروری ہے توحید اور آخرت ہے آیت نمبر ففٹی فائیو اور ایٹی تھری میں شیطان کے پیچھے مت چلو قیامت میں ہاتھ پیر گواہ ہی دیں گے اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں جو لکڑی سے نکالتا ہے وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا کیا آخر میں بے شک جس کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ جاب کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہاں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے
ایسا
اللہ ہر چیز پے قدر ہے
ایسا
بے شک صحیح بات ہے توحید ہے صرف اللہ کی رب رزاق زندہ کرنے والا ہے
بے شک
رسالت نبی حق پر ہے ان کی اف اطاعت ضروری ہے اخرت مرنے کے بعد حساب اور جنت دوزحقم ہے نشانیہ قدرت میں اللہ کی قدرت دیکھو اور شکر کرو صبر حق پر چلنے والا ہاں صبرہ ہے حق پر چلنے والا کو تکلیف ملیں گی پر انجام اچھا ہوگا
بے شک
لیکن آج کل لوگ صبر ہی کہاں کرتے باجی لوگوں کو بس یہ ہے ہاں بس یہ کہ کب بس مل جائیے چاہیے وہ چاہیے ہر چیز چاہیے انسان کو زندگی میں لیکن صبر کوئی نہیں سفر کرتا
ہوں
فضیلت مرحوم کے لیے پڑھنے سے آسانی ہوتی ہے یہ ہے بھی ہے کہ ہر جمعے کو یاسین شریف پڑھنا چاہیے اور جو مرحومن ہیں ان کو بخش دینا چاہیے
ہاں صحیح ہے نا قبرستان میں بھی قبرستان کا بھی ہے
بہتر ہو کہ قبرستان میں جا کر پڑھا جائے بٹ اگر نہیں ہے بیٹیاں ہیں نہیں جا پاتی ہے تو وہ گھر سے پڑھ کے بخشتے یہ بھی بہت بڑی بات ہے بخش ان کو اس سالے ثواب تو پہنچیں گا نا اس کا
ہاں صحیح ہے الحمدللہ میں پڑھتی ہوں اگر روز سن لیتی ہو نا تو پھر بخش دیتی
اچھا دل کو سکون بھی ملتا ہے بولنا جب بھی وہ پڑھو تو
ہاں
اور گھر میں برکت بھی آتی ہے
بے شک صحیح ہے
جتنا جتنا ڈیٹیل میں قرآن شریف کو جانو گے نا اتنا ڈیٹیل میں آپ کو اور اور پڑھنے کی اچھا ہوتی ہے ایسی بات ہے
جب آپ ایک بار قرآن لیتے بیٹھو نا تو اس کو کبھی کبھی ترجمہ کے ساتھ بھی سن لیا کر یا پڑھ لیا کرو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہنا چاتتا ہے جبک ہم ڈیٹیل پڑھتے نہیں ہے بس اوپر سے رٹتا لگ با پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے
ہاں وہ سب انسان آج کل بس پڑھنا ہے پڑھو پڑھو ہو گیا ہو گیا ایسی بات ہے ڈیٹیل میں نہیں پڑھ پاتے
لوگ بولتے ہم نے چار قرآن پڑھے ہم نے آٹھ قرآن پڑھے لیکن آپ ایک ہی پڑھو لیکن اس کو انڈرسٹینڈنگ کر کے پڑھو
صحیح بات ہے ٹھیک ہے چلیے کرتے ہیں ہم آپ کو بعد میں کال الله حافظ
ٹھیک ہے اللہ